آپ نے مجھے اس نمبر پہ ویسے کبھی کال نہیں کیا ہے آپ کیا بول رہی تھی
اس نمبر پہ نہیں کیا
نہیں میں نے کیا ہے میں نہیں کیا کیا ہے میں نے
پھر تو ٹھیک نہیں ہوا ہوگا
میں نے یہاں سے کیا ہے آپ نے نہیں کیا وہاں سے مجھے ارے نہیں کیا بول رہے ارے نہیں کیا بول رہی آپ یہ ہے نا وہی جس کو مجھے لمٹ یہ ریج دکھا رہا تھا
اچھا اچھا
لیکن آپ نے نہیں کیا ہے اس پہ کال کبھی
چلو مسلہ تو یہی تھا نا
وہی نا مسئلہ یہی تھا کال جانی چاہیے
ہاں
ہوں
پتلہ یہی تھا باقی کچھ نہیں اور باقی ٹھیک ہو
س
پتا ہے
ہ
ہمیں نہا ان کو یہ چائے کی بھی مطلب تیاری کرنی چاہیے تھی
ہاں
انہوں نے لایا ہے نہیں ایک بار ہمیں
ہیلو
ارے کہاں گئی آپ پاگل ہو ہ
وہاں پہ اور آوازیں آ رہی ہے
کہاں گئی آپ میں یہی ماما سے بول رہی تھی
ہ شا کا ہے تو
ار وہاں پہ آواز آ رہی ہے
اور کیا مجھے سمجھ نہیں یار آپ کہاں جاتے تی ہوو بار بار
میں کہیں نہیں جاتی ہوں آپ کو پتا ہے میںی نے ساگر رکھا تھا گیس بس پہ
ایسے پا ہے ایسے ہمارا ہی نقصان ہوگا
ہم کو پتہ ہے میں نے ساگ رکھا تھا گیس پہ اگر میں جلدی نہیں جاتی نا وہ جلدنے والا تھا
فون ساتھ لینا تھا نا
ارے وہاں وہ بیٹھے ہیں نا وہ باتیں کرے تھے نا مجھے لگا وہاں اس سے بھی پروابلم ہو جائے گی
ہاں
ا اس لیے میں نے ساتھ نہیں لیا فون
وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں چائے کا بھی کچھ انتظام کرنا ہوگا نا ان کے لیے
جب جی کیا بول رہے ہیں کریں گے وہاں پہ باہر جائیں گے بڑے بڑے ہمیں کیا پتہ ہے
ہاں ان کو جانا ہے نا اب جب نہیں جب یہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا تھا تو انہوں نے تو کج ہی لائی تھی آپ کو یاد نہیں جب میری دادی مار گئی تب تھ
مجھے تو پتاہ نہیں
ہاں دودھ لایا تھا انہوں نے
پتا نہیں اگر جائیں گے بڑے بڑے
ہاں پھر ٹھیک ہے پھر اگر ایک ہی جگہ کریں گے ہاں یہی کریں گے یا وہی کریں گے اکٹھے کریں گے
جب دیکھیں گے یہ جائیں گے تو دیکھیں گے نا کیا ہوگا ویسے پچھلی بار تو انہوں نے نہیں لایا تھا کچھ بھی
آپ
بس م کا میں آج ک نہ پت کیا گ
وہ میرے پاس آئے گی کوئی بات نہیں
نہیںے نہیں وہاں پہ تو وہاں پہ تو زیادہ سنیں گے نا نہیں کیا ہو گیا
سچ بولو دیکھو ابھی اپ یہ کر رہی ہو نا
کر رہی ہ
پالتین کیس ساتھ
ہاں یہ پال تھی نہیں س میں بند کر رہی تھی کچھ
اسی ٹائم پہ کیوں بند کرنا ہوتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اسے ہمارا ہی نقصان ہے کسی اور کا نہیں ہے
پال سند کے تو بہت سارے نقصانات ہیں
ہاں بالکل اس میں چیزیں رکھنی بھی نہیں چاہیے اور پالیتھیین یوز بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے بیماریاں اٹھتی ہیں جی کیا کہتی تھی کیا کہتیھی
پت ہے میری بہن سوئی ہے نا وہ اٹھتی ہے سوتی ہے اٹھتی ہے سوتی ہے اس نے مجھے پریشان کیا
کیوں وہ اس کا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہوگا اس کے س اس سے بچارے روتے ہیں نا وہ
ارے پت نہیں وہ کچھ ہنستی ہے خود سوتی ہے خود اٹھتی پ ہے
کون انشا
ہوں
اس کا تو پوچھو م اس کا اوپر کا م ضلا ہے ہی نہیں وہ تو دماغ سے پیدل ہے آپ بھی کچھ کھا رہی ہو ایسے ہی نہیں ہے
اصل میں پین ہے فل باڈی میں
کس کو اس کو ہاں وہ ہے کوئی کھینا
اور کیا ابھی ہ گو ت آپ سے کیسے ہوگی
یہاں تو ہمارے فون ہینگ ہوتے ہیں نہیں ہماری تو انش بھی ہینگ ہوتی ہیں
اورچا ا سنا مجھے تو آنکھوں میں درد ہے
جلدی اٹھنا پڑا نا اس وجہ سے
نہیں مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا کل سے
پتاہ ہے مجھے راحات کو ن وہ بات ہی نہیں چٹتی تھی میری جان میری جسم میں جیسی جان ہی نہیں تھی
ہاں ہاں میں نے تو دیکھا وہ آ نے بولا پھر لاسٹ میں
ہاں پھر مجھے پتا نہیں میں بس لیکن پھر بھی میں نے کمال کیا
اچھا مجھے بولو خ آؤ کیا آج میرے ساتھ ویسے مجھے تو آج آپ ستانا یا کچھ وہ گولڈ لینا تھا نا
ہاں کل میں نے بولا لیکن ہمیں کہاں یاد آیا ہمیں یاد ہی نہیں رہا آج سنڈے ہے
اچھا ہاں ارے نہیں آج سنڈے نا آج ہم جائیں گے وہاں مارکیٹ وہاں بہت اچھا مارکیٹ کھلا ہے لال چوک میں نا
ہاں وہ بات ٹھیک ہے
آجھ ہم وہیں جائیں گے وہاں بہت ساری چیزیں ہیں
یک لیکن ہمیں جانا ہے آج یہ لیکن ہمیں جانا تھا گولڈنی نہیں کیونکہ مجھے لگا تھا آ منڈے ہے لیکن ہے آ سنڈے
نہیں چلو وہاں پر کل جائیں گے
ہاں ہ ابھی آ ج رہا ہے
ہاں آ جائیں گے ہم یہاں تو پھر کل جائیں گے وہاں ت
ہاں کیوں نہیں آپ کو ویسے بازار سے آج کیا لانا ہے
آج موسم بھی اچھا لگ رہا ہے میں دیکھوں گی کیا ہوگا وہاں ایسے کچھ نہیں مطلب ضروری چیز تو نہیں لیکن ایسے ہی دیکھوں گی کیا آیا ہے نیا
ہوں یہ بات تو ٹھیک
اور سناؤ
بس ٹھیک
میں نے پرسوں میں جوب پرسوں گئی تھی وہ تو میں نے کہاں مجھے کرضا تھا آپ
ہاں ہاں ہاں ہاں یاد ہے آپو کتنا کررزہ چاڑھتا
میں لاتی ہوں نا اصل میں بس اب میں نہیں لاؤں گی اب مجھے ابھی ہے تھوڑا سا کرضہ وہ چکتا کروں گی
اچھا
اس کے بعد اب میں تھوڑی دیر کچھ نہیں لاؤں گی مجھے ابھی دینے ہیں دیکھو ایک تو میں نے پتی کے لیے کھانڈ رس لایا وہ میں نے عید سے پہلے لایا پھر اس نے نہیں مانا بنوانا لیکن میں نے پھر بھی ایسے ہی رکھا میں نے سوچا ایسے ہی رکھ لیا پھر بعد میں کبھی بنائے گا اور میں نے لایا ہے کل وہ اپنا اپنے لیے ایک سوٹ اس کے دو ہزار مجھے قرضہ ہے ایک ہزار اس کا ایک ہزار اس کا
ج وہ کتنا روتی ہے وہ
اور کیا
ہاں تو اس کا درد ہی جانتی ہے نا ابھی صاب ہے وہاں پہ آخر ہے تو یہ اکیلی بچاری نا
ہاں اس کا بھائی وھائی ہے کوئی
نہ نہ نہ
ہے نا مت ہے کوئی اچھا اس کی بیوی آئی ہوگی
نہیں نہ کہاں آئی ہوگی صحیح جان نہ نہ نہ وہ نہیں آئی ہے شاید
اچھا آپ کیا آپ کیا دوستوں سے باتیں کرتی اسی ٹائم
نہیں میں نے ایسے ہی پوچھا یہ بولتییا نہیں ماں آئی ہے
پتہ ہے اصل میں ابھی آپ کو کال نہیں کرتی لیکن مطلب جیسے نا میں وہاں سے آئی میرے دماغ میں رہا میرا دماغ نا جیسے گونج رہا تھا
ابھی یہ جب ختم ہو جائے گا نا پھر ہم اٹھیں گے مجھے لگتا ہے میرا بھی اسٹامک خط خالی ہونے لگا پھر چائے کے بعد ہم یہ بات کریں یہ کام کریں گے کیونکہ اس کو اٹھنے میں اچھا بولو مجھے پاپا نے آپ کی چائے پی
ہاں ہم سب نے بھی
پھر ہم بھی پی سکتے ہیں پاپا کو نہیں پتا
وہی نا ہم نے پی مجھے کیا پتا تھا میں تو چائے پی کہیں گئی پھر ان کے گھر
اچھا ٹھیک ہاں پھر ہم بھی پئیں گے تو پھر پھر تین کالز رہتی ہیں تو میں اس کے بعد ہی اپ کو کروں گی
نہیں ہم پہلے یہی ختم کریں گے
ہک ہوا اچھا ٹھیک
آدھا گھٹہ ہےگ خطم ختم کریں گے اس کے بعد میں دیکھوں گی کوئی اور مت اٹھے گا تو
ہاں یہ بات بھی صحیح ہےیار
یہ رہتا ہے پھر ٹینشن ہاں پھر ہم نے چھوٹی بہن کو اسی کے پس بھیجا نہ
کس کو
چھوٹی بہن کو انیں کے پاس بھی جب
بائی کے اچھا وہاں نہیں سنتے ہیں ہ ہائے ہاں مجھے م من کو بھی برا لگے گ جنید کو بھی ساحل کوبھی
سب کو نا پھر ہم نے اماریا کوسی کے پاس بیچ چ
اچھا یہ بتاؤ مجھے پھر بابا نے کا سٹاٹ کیایا
کون سا
یہ ہی بالہ برگ اس نہیں بھی اسٹارٹ کیا مجھے جاج ہی بول رہی تھی چٹیک باوا بھی کر رہا ہے
ہاں ہاں جنید نے بھی کیا بابا نے بھی کیا
کمائیں گے
اوک چلو مجھے میں کرتی ہوں آپ کو کال
چلو ٹھیک ہے جن بچا